ا ہلو ہاں آواز آ رہی ہے ہاں ہاں السلام علیکم
اللہ حافظ کیا کر رہی ہیں
کچھ نہیں آپ بتاؤ
میں تو فی الحال بیٹھی ہوئی اور بتائیے
بڑھیا ہے اپنا بھی
چلیے
تو آج ہم لوگ شراب سوسل میڈیا حشنیا فریب افادیت اے تعمیری اور عصری ا مزاجی کا فلسفہ کرنے جا رہے ہیں اردو ا ہ ہلو
ہلو
ہاں
شروع کیجیے
ہاں ہاں ہاں
ہ
السلام علیکم ب کمال صفا عزیز دوست دانش مندو اور علی جان سائمن سامعین میں ہوں آپ کا میزبان آج ہم اپنی زبان کی فساعت اور لاگت کے ساتھ ایک ایسے نہایت عزیز ہر دل عزیز اور استری موضوع کا احاطہ کرنے جا رہے ہیں جس نے انسانی تہذیب معاصرے اور ہمارے سب روز کے ڈھرے کو مکمل طور پر تبدیل کر دیا ہے ایک ایسی دنیا جو ادریشہ ہے مگر ہمارے وجود اور حکمرانی کر رہی ہے س ڈیجیٹل سعور کی اس محفل میں آپ کا تہ دل سے استقبال ہے
بالکل بالکل السلام علیکم رحمت اللہ تو برکات تو ہوں اور میں آپ کا ممون ایک دو ممن یہ احسان دو دوست آج ہمارے اس ناسد کا محور ایک ایسی کلیدی کی بنیاد اور اور حیاایتی موجع ہیں جو آج کے دور میں ہر ایک صاحبہ ہووش کی نصافیت اور سوچ کا مقص مخصن بن چکا ہے جی ہاں آج ہمارے اس تفصیلی گفتگو کا عنفان ہے شرابے سوسل میڈیا یعنی سوسل میڈیا کے فائدے اور نقصان اس کی تعمیری ادافیت اور اسثری ا مجاجی کے مجور اثرات
بالکل بالکل جب ہم اس مزجی دنیا یعنی سوشل میڈیا کے احوق پر نظر ڈالتے ہیں
تو یہ ایک لاجواب معججہ معلوم ہوتا ہے اس نے انسان کو اظہار ا رائے کا ایک ایسا عظیم منچ عط کیا ہے جہاں بھگولک سرحد بےمانی ہو چکی ہے مگر اس حسن کے پیچھے ایک نہایت ہی گہرا اور خوفناک شراب بھی چھپا ہے آج کا انسانی اس مزجی دنیا میں اب ب حقیقی سادمانی کو داو پر لگا رہا ہے اس نازک صورت بے حال پر آپ کی جہانت کیا کہتی ہے
بالکل بالکل کیا درست فرمایا ہے آپ نے عجہد حقیقت پسند ہے بے خیاط تجاد توجہ کی ہیں آپ نے سوسل میڈیا دراصل ایک ایسا تحس ہے جس میں امرت یا جہر دونوں ایک ساتھ پروسے گئے منصہریس اس بات پر کرتا ہے کہ ہمارے پیاس کا مزاج کیسا ہے جہاں اس میں گمنام صلاحیت کو ایک عالمی شناخت دی ہے وہی اس نے انسانی جہن کو لائک شیئر کمنٹس کے ایک کصف دلدل کا قیدی بھی بنا دیے ہیں آئیے ہمارے علی قدر سائمن کی خدمت میں سوشل میڈیا کے ان دونوں متجاد پہلوؤں کو نہایت گہرائی تفلیلیی کے ساتھ پیش کرتے ہیں پہلا ہے سوشل میڈیا کا تعمیری حسن اور فوائدہ عالمی رابط ا اظہارے ا رائے کیا جاادی
بالکل بالکل سب سے پہلے ہم اس کے م مبت پہلو یعنی اس کے بہترین اپیوگ پر روشنی ڈالتے ہیں اس آلے نے ساماجک اور ووشک رابطوں کو جو روانیے دی ہے اس س نے انسان کو کتنا صائب ا اختیار بنایا ہے
بالکل بالکل کیا خوب فرمایا ہیں آپ نے یہ سوشل میڈیا کا سب سے م مک سعود اور عظیم کرامہ ہے اس نے دنیا کے آخری کونے میں بیٹھے ہوئے اجنبی اور مجلوم شخص کو بھی ایک ایسے جوان عطا کر دیا ہے جا آج بھی آج کوئی بھی صاحبہ ا فکر اب اپنی آواز اپنے افکار اور اپنے ہنر کو بنا کسی سینسر یا بندش کے پوری کائنات کے سامنے پیش کر سکتا ہے اس کہ اس نے ان لوگوں کو منچ دیا دیا ہیں جنہوں نے مکہ دھارا کے میڈ ڈیا کے نظر انداز کر دیا تھا سماجک تحرقے انصاف کی آوازیں اور اپوادوں کے وقت بدین مدد کا جذبہ سوشل میڈیا کے ذریعے رکوام روام ہوتا ہے وہ انسانی بھائی چارہ کی ایک بے مثال نظیر ہے دوسرا ہے ڈیجیٹل معیشیت اور حسن ا علم
بالکل بالکل درست فرمایا آپ نے اور جہاں تک معاشیت اور اصول ایک علم کا طلب تعلق ہے وہاں تو اس نے روزگار کے نئے دروازے کھولے
جی بالکل کیا گجب کی بات کہی آپ نے سوشل میڈیا اب ایک محج گزارنے کا مسلگن نہیں بلکہ یہ ایک ڈیجیٹل معیشت کی ریڑھ کی ہڈی بن چکا ہے چھوٹے ویاپاری دستکار اور ہنر مند افواد بنا کسی بڑے سرماائے کہ اپنے کاروبار کو ویشک طور پر پھیلا رہے ہیں جہاں تک تعلیم کا سوال ہے لینٹنگ یو ٹیوب اور انسٹاگرام جیسے منچوں پر مائکو لاگنگ کے ذریعے نوجوان مفت میں کوڈنگ مارکیٹنگ اور دیگر جدید ہنر سیکھ رہے ہیں اس نے گیان کے لوکتاانترکا اور میں ایک کلیدی کردار ادا کیا ہے سوشل میڈیا کے مجیر اثرات اور نقصانات دوسرا ہے لجت اے فریب اور نشا ن نفیاتی
ب بالکل بالکل لجت فریب اور نافسیاتی عوارج کے بارے میں میں کچھ کرنا چاہوں گی اب اس کے اس تاریخ پہلو کی طرف آتے ہیں جو ہماری نسل کو اندر سے مف محلوج کر رہا ہے لوگ دوسروں کو کی سجی دجی مزاجی زندگی کو دیکھ کر اپنی حقیقی زندگی سے ملال کرنے کا الگے ہیں اس نفسیاتی چکر کو آپ کیسے دیکھتے ہیں
توبا توبا توبا یہ سوشل میڈیا کا سب سے مجیر اور نقصان ہے جس سے ججید نفیایت اور کہتی ہیں لوگ اسکرین پردسروں کی منوعی مسکراہٹوں مہنگی گاڑیوں اور س سپاٹوں کی تصویریں دیکھ کر اپنے وجود کو ہین سمجھنے لگتے ہیں اس نے انسان کے اندر احساسے کمتری جر پکڑ لیتا ہے انسان اپنی حقیقت نیمتوں اور ش شکر ادا کرنا کرنا بھول جاتا ہے اور ایک انندھی دوڑ میں شامل ہو جاتا ہے ریلس شارٹس کے وہ مقصد اسکرین لگ کے دماغ میں ڈیوپومائن کا ایک ایسا نشہ چڑھ جاتا ہے کہ انسان اوردرا ذہنی اف سردی اور شدید قسموںس کا شکار ہو جاتا ہے حقیقی تنہائیا اور مسارتی گراؤ
بالکل بالکل کیا گجب فرمایا آپ نے اس کا اور ایک بڑا المیہ یہ ہوا کہ ان
ڈیجیٹل دنیا میں تو ہزاروں فالوس رکھتا ہے مگر جب اس کے اس سے حقیقی زندگی میں کسی ہمدرد کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ خود کو بالکل تنہا پاتا ہے
بالکل بالکل کیا گجب کی بات کہی آپ نے سوشل میڈیا نے دور بیٹھے اجنبیوں کو تو قریب لا دیا ہے مگر پاس بیٹھے رشتے داروں کو دور ڈھکیل دیا ہے یا ایک ایسے ہی کمرے میں بیٹھے چار واد آپس میں بات کرنے کے بجائے اپنی اپنی اسکرین میں مہتو ہوتے ہیں اس کے علاوہ سوشل میڈیا کے الگوردم انسان کے کہ اد گرد ایک ایسےکو چیمبر بنا دیتے ہیں جہاں اسے صرف وہی بیچ دکھائی دیتے ہیں جو وہاں دیکھنا چاہتا ہے اس نے م ماصرن میں نش سہنشیلتا ختم ہو رہی ہے قرض محفی بڑھ رہا ہے رہی ہے اور وچارک اگگرواد کو بھی بڑاوا ملتا رہا ہے سائبر خطرہ اور اخلاقی چوال
بالکل بالکل سائبر خطرات اور اخلاقی ج وال کے بارے میں میں کچھ کہنا چاہوں گی سوشل میڈیا پر جو افاہ افواہ بازی اور سائبر بولنگ کا بازار گرم ہے اس نے تو کئی معصوموں کی زندگی کو نرک بنا دیا ہے اس پر روک لگانا کیوں لازمی ہو چکا ہے اس کے بارے میں کچھ ستائیں گے
یہ یہ اس دور کا سب سے گھلونا سائبر اپرادھ ہیں گم نامک کا فائدہ اٹھا کر کچھ تنگ نظر اور کسیف جہاں لوگ دوسروں کو کنٹرول کرتے ہیں اور شبد کہتے ہیں اور ان کی نجتا کو مرحوم کرتے ہیں ڈپیک جیسی منصوبی تکنیکوں نے مہیؤں کو اسمس اور عزت کو خطرے میں ڈال دیا ہے افواہیں تیزی سے پھیلتی ہیں کہ پل بھر میں دنگے اور مشرات اثر شانتی پیدا ہو جاتی ہے جب تک سوشل میڈیا پر سخت قانون جذباتیں اور یوزر کے اندر اخلاقی سوتر پیدا نہیں ہوگا تب تک یہ منچ تباہی کا سازو سامان تیار کرتا ہے
بالکل بالکل اعتدال ا ڈیجیٹل خدا حافظ
ملتے ہیں اگلا ٹاپک میں
بالکل بالکل سبح اللہ